بس کو
وعلیکم السلام
آپ کے گھر میں امی ابو اپنی بھائی جان سب خیریت سے ہیں
سب کی در سے ہیںپ بتائیں آپ کے میمبو بھائی جان سب لوگ خیریت سے ہیں نہیں ہیں
اپ سب گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہی ٹاپک بہت زیادہ اہم مد ہو چکا ہے
ہاں جی ہاں جی
آپ کو جیسے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت زیادہ اہم مدعا ہے یہ بھی ہے آج کے زمانے میں کہ گورنمنٹ جاب اور پرائیویٹ جاب کے اندر کتبا ڈفرنس ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گورنمنٹ جاب کیسی ہو گئییں ہیں یا پرائیویٹ جاب کیسی ہو گئی ہیں ہیلو
ہاں جی ہاں جی
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیے کہ گورمنٹ جاب سرکار دیتی ہے اور پرائیویٹ جاب جو ہے کمپنی یا مالک دیتا ہے گورنمنٹ جاب میں نوکری سیکیور مانی جاتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں نوکری کا زیادہ رسک ہوتا ہے گورنمنٹ جاب آپ کو بتائے کہ جلدی سے نہیں جاتی لیکن پرائیویٹ جاب کو اگر آپ نے ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ کی جاب چلی جائے گی گورنمنٹ جاب کے لیے ایگزام دینا پڑتا ہےینڈ پرائیویٹ جاب کے لیے انٹرویو یا ینا گ ج میں آپ پ سلیکشن سلو ہوتا ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ کی جوائننگ جلدی سے ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ جاب میں آپ کو پت ہے کہ سیری فکس ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگ لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ کو پ سیلری اسکلس پر زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے گورنمنٹ جاب میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ سال کا انسائٹمنٹ انسائٹمنٹ جو ہوتا ہے فکس ہو جاتا ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں پرفارمنس پر بونس ہائیک ملتا ہے گورمنٹ جاب میں آپ کو پت ہے ڈی اے اور ایچ آر اے ملتا ہے لیکن پرائیویٹ جاب کے اندر ویلیبلیس اور انسینٹیوس ملتے ہیں گورنمنٹ جاب میں آپ کو ایک چیز اور میں نئی چیز بتانا چاہوں گا گورنمنٹ جاب میں پینشن پہلے ملتی تھی اب نہیں گورمنٹ جاب میں ایین پی ا ایسپینشن ہے پرائیویٹ جاب میں ایف پی اے پی ایف ملتا ہے آپ کو جو کہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا آپ نے سنا ہی ہوگا کو پہلے بھی یہ والی بات پی ایف ملتا ہے اگر آپ کرتے ہوں گے تو آپ کو بتاؤ گ یہ کمپنی بھی ملتا ہے باقی میں کو بتاؤں پرائیویٹ میں پینشن فکس نہیں ہوتی اور کئی بار تو پینشن ملتی بھی نہیں ہے باقی گورمنٹ جاب میں کام فکس ہوتا ہے نو سے پانچ کا ٹائم لائن ہوتی ہے باقی پرائیویٹ جاب کے اندر آپ کو نائٹ میں بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے اگر اوور ٹائم ہے تو باقی گورنمنٹ جاب میں آپ کو بتائیے کہ سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے پکی ہوتی ہے چھٹی ملنی ملنی ہے ہر حالت میں لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے ویکینڈ پر کی چھٹی پر بھی آپ سے کام کرایا جا سکتا ہے اور وہاں پرائیویٹ جاب میں ویسے بھی ایک چھٹی ملتی ہے بھائی گورنمنٹ جاب میں چھٹی زیادہ ہوتی ہیں پرائیویٹ جاب میں آپ کو بتائیے کہ چھٹی کی لمٹ ہوتی ہے باقی ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جاب جو ہوتی ہے اسٹک لیو سی ایل ای ایل الگ الگ ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں لیو ایک ساتھ کلب ہوتی ہے گورنمنٹ جاب میں آپ کو یہ بتاؤں ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو سکتا ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں ٹرانسفر آفس پ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو یا نہ ہو سک ہے آپ کو سیدھا ڈیزائن بھی دینا پڑ جائے نکال دیں گے آپ کو وہ وہ لوگ یہ چیز ہے ہ پرموشن ٹیلنٹ سے جلدی مل سکتی ہے لیکن گورنمنٹ جاب میں پروموشن آپ کو فائنینشلی ملتی ہے دیکھنے کے بعد سب کچھ گوپال کی دیکھیے گورنمنٹ جاب میں جو سیلری ہے وہ سلو پڑتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں ہر دو سال میں آپ کی سیلری بڑھ جاتی ہے میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ باقی دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ کہ گورنمنٹ جاب میں میڈیکل فیسلٹیز جو ہوتی ہیں وہ فری ہو سکتی ہیں لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ کو انشورنس کمپنی دیتی ہے یہ چیز ہے باقی میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ جاب میں ٹریولر کا پیسہ جو ہے ٹارگیٹ پر ملتا ہے آپ نے پرائیویٹ اپ ٹریولر کویں گھومنے جا رہے ہو اگر آپ نے ٹارگیٹ کمپلیٹ کر رکھا ہے تو مل جائے گا لیکن گورمنٹ جاب میں ایسی چیزیں ممکن نہیں ہو پاتی زیادہ کیا آپ ٹرپس کر رہے ہیں گورنمنٹس کے پیسوں پہ ایسا ممکن نہیں ہے باقی آپ کے حساب سے کیسی لگ ہوتی ہے
ہاں جی
آپ کے حساب سے گورنمنٹ جاب کیسی ہیں
دیکھو میرے حساب سے گورنمنٹ جاب کافی بیٹر ہے ہے نا اور کافی د کوو ہے میرے میں ایسے تو بتا نہیں سکتا بٹ میرے مطابق دونوں ہی جابس بیٹر ہیں ہے نا بٹ ہاں گورنمنٹ کافی بیٹر ہے سبھی لوگ کہتے ہیں میرے مطابق ریئل میںی بیٹ رہ ہی ہوگی محنت تو کبھی کری نہیں کر جاب تو میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو باقی میرے مطابق گورنمنٹ جاب میں کافی ایڈوانٹیج ہے سار لوگ بتاتے ہیں مجھے نولی جد تک یہیں ملی ہے
بضل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ جاب میری یہ اور بھی کئی ڈفرینس ہے یہ تو آپ نے بتایا ہی باقی اور بھی کئی ڈفرینس ہے ب پرائیویٹ جاب میں باس کے آرڈر کو ماننا پ پڑتا ہے لیکن گورنمنٹ جاب میں کام سرکاری نیام سے چلتا ہے ان کے سرکاری رولس کے اکارڈنگ جو وہ ورک کہ وہ چلے گا لیکن آپ کو پرائیویٹ جاب میں باس کی سننی پڑے گی اپنے باقی پرائیویٹ جاب میں نئی ٹیک گورنمنٹ جاب میں آپ کو بتا ہے ٹنالوجی ہلکی ہلک آتی ہے لیکن پرائیویٹ میںیں ٹیک بہت جلدی سے سیکھنا پڑتا ہے یہ بہت جلدی ہونا پڑتا ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ کو بت یہ ہے کہ دیکھو میں بتا ہوں گورنمنٹ جاب میں جو ڈریس ہے وہ کوٹ سمپل ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب کوٹ پہننا ہو سکتا ہے یا پھر کوئی جو ڈریس آپ کی گورنمنٹ جاب میں سمپل ڈریس ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب کے اندر آپ کو میں بتاؤں آپ کی جو فارملس یا کمپنی کی ٹی شرٹ ہوتی ہے باقی گورنمنٹ جاب میں آپ کو پت ہی ہے کہ کی رجسٹرمنٹ ایج جو ہے ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ ساٹھ سو کی ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں پینتالیس سے پچاس سال کے بیچ میں بھی آپ نکل سکتے ہو باقی دیکھیے آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جاب کے گورنمنٹ جاب کے بعد پینشن آتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب کے بعد پی ایف کا پیسہ باہر ملتا ہے بس اور کچھ نہیں اس کے علاوہ آپ سوچے کہ آپ کی پی ایف پینشن بھی ملے گی وہیسا ممکن نہیں ہے
میں آپ کو لون آسانی سے مل جاتا ہے مگر پرائیویٹ جاب میں آپ کو سیلری سلپ اسٹرانگ ہو تو لون ملتا ہے ورنہ نہیں مل سکتا گورنمنٹ جاب میں آپ کو پت ہی ہے کہ شادی کے لیے رشتہ جلدی آتا ہے
دیکھو میرے
پرائیویٹ جاب میں سیلری اچھی ہو تبھی رشتہ آتا ہے باقی گورنمنٹ جاب میں آپ بتائیے کہ کام ایک جیسا ا لگ سکتا ہے لیکن پرائیویٹ جاب کے اندر ہر دن نیا چیلنج ہوتا ہے گورنمنٹ جاب میں آپ کو پت ہے لرننگ سلو ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں روز نیا اسکل سیکھنا پڑتا ہے آپ کو گورنمنٹ جاب آپ کو پتہ ہی ہے گورنمنٹ جاب اس سے شادی کا رشتہ جلدی آتا ہے اور پرائیویٹ جاب سے شادی کا رشتہ لیٹ آتا ہے اگر سیلری اچھی ہوگی تبھی آئے گا وہ پھر باقی دیکھیے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جاب گورمنٹ جاب میں فون کم آتے ہیں لیکن پرائیویٹ جاب میں سر گورمنٹ پرائیویٹ جاب میں سائلنٹ کا کو کال رات کو بھی آ سکتا ہے کلائنٹ کا کال آپ کو رات کو بھی آ سکتا ہے
جی میں آپ سے ایک کوشچن تھا میرا
پرائیویٹ جاب جو ہے مارکیٹ اب مارکیٹ بڑ بڑھانے کے لیے کام اب بڑھتا ہے باقی گورمنٹ جواب جو ہے وہ گورمنٹ جاب میں گھوس کا الزام لگ سکتا ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ باقی پرائیویٹ جاب میں ٹارگیٹ پورا ہو تو بونس پرائیویٹ جاب میں ٹارگیٹ پورا نہ ہو تو بونس نہیں ملتا لیکن گورنمنٹ جاب لے گورنمنٹ جاب میں کام نہ ہو تو بھی سیلری آتی ہے لوگ کھاتے ہیں پرائیویٹ جاب میں کام نہیں تو سیلری کٹ جائے گی لیکن گورنمنٹ جاب میں ایگزام کے کی تیاری سالوں تک کرنی پڑتی ہے لوگوں کو پرائیویٹ جاب میں البتہ یہ ہوگا کہ اسکل ہو تو جوائننگ ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ گورنمنٹ جاب میں سیٹ کم کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں یہ تو ہے ہی پرائیویٹ جاب میں آپ کو پتہ ہوگا اوپینین روز آ اومین روز نکلتی رہتی ہے لیکن گورمنٹ جاب میں ایریویئیشن کا فائدہ ملتا ہے
آپ مجھے کافی اچھی نولیج دے رہے ہیں
جی جی جی الحمد للہ دیکھیے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ جاب اگر آپ کو ملے یا پھر پرائیویٹ جاب ملے تو آپ کون سی کرنا پسند کریں گے
دیکھو میں تو پرائیویٹ تو کرتا ہی رہتا ہوں میں تو گورنمنٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کا اسپئنس لین چاہوں گا
تو دیکھیے جیسے آپ یہ والے بہت اچھی بولی کہ آپ گورنمنٹ کرنا چاہے کیون گورنمنٹ کے فائدے ہی بہت سارے سن لیا نا آپ نے اس لیے آپ کا کیوں نا کرے دل آپ کا کیوں نہ کرے دل مطلب گورنمنٹ جاب کر لوں میں آپ کا دل چاہے گا کہ گورنمنٹ جاب آپ کو مل جائے کیونکہ گورنمنٹ جاب میں فائدے ہی اتنی ہے کہ آپ سے رہا نہیں جائے گا کیونکہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ اس سے شادی کا رشتہ جلدی آتا ہے گورمٹ گورمنٹ جاب سے شادی کر رشہ جلدی آتا ہے اور پرائیویٹ جاب میں شادی کا رشتہ آرام سے آتا ہے گورنمنٹ جاب میں سکون والی مانی جاتی ہے لیکن پرائیویٹ جاب میں پیسہ اور گروتھ والی مانی جاتی ہے بہت مشکل ہے دیکھیے دونوں جاب محنت کرنی پڑیں گی آپ کو دونوں جاب کے لیے باقی میں آپ کو الحمد للہ دیکھیے یہ والی باتیں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جاب ہ کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور اگر ہمارے ملک کے اندر اگر جیسے گورمنٹ جابس کو توجہ دی جا رہی ہے اگر اتنی توجہ اگر پرائیویٹ جابس کو دے دی جائے تو اللہ اللہ اللہ کرے تو بہت سکون ملے گا ہر بندے کو سکون ملے گا یہ جاب سے جو لوگ پریشان ہیں ان کو راحت مل جائے گی باقی دیکھیے لاسٹ میں انت میں اینڈ میں میں جو بھی کہتے ہیں ہم لوگ الحمد للہ میں آپ کو ایک ہی بات فرمانا چاہوں گا کہ دیکھیے انت میں آپ کو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اپنی سوچ ضرورت اور سپنے اس کے حساب سے جاب کو چنو باقی دیکھیے آپ سے بات کری ہم نے گفتگو کی کچھ آپ نے بتائے کچھ ہم نے بتائے بہت اچھا لگا باقی دیکھیے اب ہم پھر کوشش کریں گے کہ کسی نئے مدے پر یا کسی نئے ٹاپک پر ہم گفتگو کریں جس گفتگو کا اچھا انجام ہو بہت اچھے ریزنس نکلیں باقی چلیے چلیے آپ سے بات کریں بہت اچھا لگا جی خدا حافظ
خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ